جناب
السلام علیکم بھائی جناب ٹھیک ہو
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السل بائی جان ٹھیک گھر بار سب ٹھیک
جی الحمد للہ آپ سنیں آپ کیسے ہو جناب
شکر الحمد اللہ سب ٹھیک
صحت ٹھیک ہے گھر میں ہے سبھی ٹھیک
جی جی ٹھیک
مزاج گرامی ٹھیک ہے آپ کا
جی جی بالکل فرمائے فرمائے کچھ
جی جی بالکل ہم فرمائیں گے وہ دراصل مجھے آپ کے آپ کے ساتھ ایک ایک ضروری موضوع پر آپ سے بات کرنی تھی وقت کی اہمیت کے بارے میں مجھے آپ کے ساتھ بات کر کرنی تھی کیونکہ ایک بڑا ہی نازک سا موضوع ہے تو ذرا غور فرمائیم تو وہ وہ دراصل
ہاں
ا تو وقت وقت ایک بہت بہترین چیز ہوتی ہے
جی
جو انسان وقت کی قدر نہیں کرتا وہ کہیں نہیں پہنچتا تو ہمیں چاہیے کہ ہر ایک سیکنڈ جو ہمیں اوپر والا دیتا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے ہمیں اس کو صحیح جگہوں پر استعمال کرنا چاہیے نہ کہہ کسی غلط کا میں غلط جگہ پر ہمیں وہ صرف کرنا چاہیے آپ کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے وقت جو ایک بار گیا وہ دوبارہ نہیں آنے والا اس لیے ہمیں جو چاہیے کہ اس کی بہت قدر کرے ہ جیسا کہ کہا گیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا میں خود وقت ہوں اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وقت کی کتنی اہمیت ضروری ہے اسی لیے ہم ہمیں ھا کہتے ہیں کہ آج کا کام آج ہی کرے کلپنا چھوڑ کیونکہ جو ایک بار گزر گیا وقت وہ دوبارہ نہیں آنے والا اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہمیں کتنی وقت کی قدر کرنی چاہیے
اور بہت ہی بہترین اور کہا جاتا ہے کہ واقعتک بہتے ہوئے دریا کی مانندہ جس کے پانی کو آپ دو مرتبہ نہیں چھو سکتے ہیں اس کا مطل آپس پانی کو ایک ہی مرتبہ چھو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ آپ کو نہیں مل سکتی اس لیے ہمیں اپنے آج کی قدر کرنی چاہیے اور ہر لمحے کو بامقصد انداز میں گزارنا چاہیے ہے کہ نہیں میرے پیارے بھائی
جی بالکل بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے
کیا کوئی آپ کے آپ کے ذہن میں کوئی موضوع ہے جس کو اس کو آپ ہمارے سامنے پیش کرنا چاہو گے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کچھ ہم بھی سیکھیں گے
کا موضوع ہے بچت کی اہمیت
بچت ہر انسان کی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے یہ صرف پیسہ جمع کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنی آمدنی کو سمجھداری سے استعمال کرنے کا طریقہ ہے جو لوگ بچپن سے بچت کی عادت اپ تے ہیں وہ مستقبل میں مالی طور پر زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور مشکل وقت کا بہتر مق قابلہ کر سکتے ہیں آج کے دور میں مہنگا مہنگائی روز ب روز بڑھتی جا رہی ہے اس لیے ہر شخص خود کو اپنی آمدنی کا کچھ حصہ ضرور بچانا چاہیے اگر ہم تمام ایسے گھر غیر ضروری چیزوں پر خرچ کر دے تو ضرورت کے وقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکے ہے بچت ہمیں ایمرجنسی حالات تعلیم صحت مستقبل کے بڑے خدوں کے لیے تیار رکھ ہے طلباء کے لیے بھی بچت کی عادت بہت مفید ہے اگر وہ اپنی پاکٹ منی کا کچھ حصہ بچے تو ضرورت وقت اپنی کتابیں اسٹیشنری یا دوسری ضروری چیزوں چیزیں خود خرید سکتا ہے اس سے ان میں ذمہ داری اور خود آمدنی بھی پیدا ہوتی ہے بچت بچت مطلب کنجوسی نہیں ہوتا ہمیں ضرورت کے مطابق خرچ کر کرنا چاہیے اور فضول خرچی سے بچنا چاہیے جو پیسے پیسہ بچاتا ہے وہ مستقبل میں بہت کام آتا ہے اس لیے بزرگ ہمیشہ بچت کی تعلیم دیتے ہیں اور اس عادت کو کو کامیاب زندگی کی بنیاد سمجھی جاتی ہے
جی بالکل وہ جیسے آپ نے کہا کہ بزرگ ہمیشہ وقت کو بچانے کی ترتیب دیتے ہیں وقت کو بچانے کی ہمیں مختلف طریقوں سے ہمیں آگاہ کرواتے ہیں جو یہ بزرگ جو بزرگان حضرات ہوتے ہیں یہ بہت ہی ان کی ان کا جو ان کی جو سونچ ہے وہ بہت آگے تک جاتی ہے تو اسی لیے ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جو یہ بزرگ حضرات ہیں ان کے دماغ میں یہ کوئی بھی سپز جیسے کہ کوئی بھی آئیڈیا ہوتا ہے ان کے دماغ میں کیسے آتا ہے تو وہ جو ان کی نظر ہے وہ بہت لمبی ہوتی ہے وہ بہت دراز ہوتی ہے ان کے پاس کافی اللہ تعالینے ان کے ذہن ان کے پاس کافی ذہانت رکھی ہوتی ہے جس کی بنا پر یہ ہمیں جو بہت ہی مختلف اور بہت ہی اچھے موضوع ہے بہت ہی اچھے باتیں ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں جیسے کہ آپ اپنے جیسے کہ آپ میرے بھائی نے بولا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ بچت پر کافی زیادہ زور دے سب یہ خالی یہ پیسوں کی بچت نہیں ہوتی ہے بہت ساری مختلف چیزیں ہوتی ہیں جن کو انسان جو جنہیں انسان بچت میں لاتا ہے اور آنے والے مستقبل میں اس کو وہ بہترین انداز بہترین طور طریقے سے اس کام آتی ہے تو مجھ با میں جو یہ بچت ہے حالانکہ میں ایک طالب علم ہوں جس طریقے سے سے اپنی اس بچت کے بارے میں مجھے مجھ سے یہ ڈسکس کرا میں میں بڑا ہی شکر گزار ہوں آپ کا کیونکہ میں کافی دنوں سے اس بچت کے بارے میں مجھے کافی پریشانی ہو رہی تھی پچھلے کچھ دنوں سے پیسوں کی تو میں آپ کی بات سراکخوں پر اپنے دماغ میں رکھوں گا اور یہ اس بچت کو میں اس بچت کو براہ راست اپنی زندگی میں براہ را
جی اور یہ صرف ایک بچے کے لیے ایک شاگرد کے لیے نہیں بڑوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بچت کرے تاکہ جو آنے والی زندگی ہے وہ اور بہتر بنے ان کے کے لیے ان کے لیے ان کے گھر والوں کے لیے ان کے بچوں کے لیے سب کے لیے بہتر بنے
جی بالکل آپ نے ایک جیسا کہ آپ کیونکہ یہ بزرگہ نے حضرات تھا ہماری شان ہوتی ہماراری آنکھوں کے تارے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے کہ انسانی ان کے ساتھ ہمیں ایک انسانی رشتہ قائم کرنا چاہیے جیسے کہ ہمارے گھر میں کوئی بزرگ بزرگ ہوتا ہے ہماری دادی ہوتی ہماری نانی ہوتی ہے ہمارے نانو ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ ایک انسانی رشتہ ایک بہترین رشتہ قائم کرنا چاہیے کیونکہ زندگی کے اس طویل سفر میں اور وقت وقت کی اس تیزی میں جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ ہمارے مخلص رشتے ہوتے ہیں کیونکہ جو مخلص کیونکہ جو مخل سرشتے ہوتے ہیں وہ بہت لمبے چلتے ہیں اور ان میں آپ کے ان کا جو جو لگاؤ ہے وہ آپ وہ جو جن کے ساتھ آپ کا مخل س رشتہ ہوتا ہے وہ وہ آپ کے ساتھ دلی طور سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تنہا انسان اس تنہا اور اگر ہم تنہا انسان کی بات کریں تنہا انسان اس سفر کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتا اکیلے اس کو چاہیے کہ وہ کسی اپنوں کے ساتھ رشتے میں رہے ان کے ساتھ جو ان کی دل کی باتیں ہیں وہ ا کو وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ براہ راست ایک دوسرے کو بولیں ہمیں اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو دکھ اور سکھ میں ہمارے شانہ بہ شانہ کھڑے رہیں جب اپنے لوگ کھڑے رہتے ہیں شانہ بہشانہ تو اگر کتنی بھی بڑی بڑی تکلیف ہوتی ہے وہ ہمیں کافی چھوٹی لگتی ہے ہمارا جو منوبل ہوتا ہے وہ کافی بڑھ جاتا ہے اکثر ہم دنیا کی دور میں اپنی غریب اپنی قریبی اپنی قریبی رشتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو کہ ہمیں کبھی نہیں کرنا چاہیے حالانکہ یہی رشتے ہماری زندگی کا اصل سرمایہ ہوتے ہیں ہمیں ان ان کا ب ہمیں ان کی بھرپور قدر کرنی چاہیے کیونکہ جو قدر اگر آپ اپنی رشتوں کی قدر کرو گے تو اگر جو آپ کی آنے والی نسلیں ہیں وہ آپ کی قدر کریں گے میری پیاری باائی جن آپ کا کیا
جی جی جی صحیح کہا آپ نے جیسا کہ میں نے کہا وقت تو چلتا جا رہا ہے آج آپ جوان ہیں کل آپ بھی بزرگ ہوں گے اسی لیے اگر آپ اپنے بزرگوں کی قدر کر رہے ہیں تو آپ کی بھی قدر کی جائے گی جب آپ بزرگ ہوں گے جب آپ کی بھی وہ عمر پہنچے گی جب آپ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ رہیں گے جی بالکل صحیح فرمایا آپ درست فرمایا آپ نے تو وہ وقت بھی آئے گا ان شاء اللہ تو ہر ہر کوئی جوان ہی رہتا تو ہمیں چاہیے کہ آپ اپنے چھوٹوں کو یہ سکھائے کہ بزرگوں کی اہمیت کتنی بڑی کتنی ضروری ہے تاکہ ہم بھی کل کو بزرگ ہی بنیں گے تو ہماری بھی اہمیت کی جائے گی ہماری بھی ضرور تھ ہم ہماری چیزوں کا بھی خیال کیا جائے گا جیسے ہم ان کی ضرورتوں کا خیال رکھ کیونکہ ان شاء اللہ
ہ
ویسے ہی ہمارے بچے بھی سیکھیں گے ان شاء اللہ وہ بھی ان شاء اللہ کل کو وہی چیزیں کریں گے جی جی
آیا تھا جیسے آپ نے کہا کہ ابھی میں بچہ ہوں کل کو میں بزرگی کے اسزرگی بزرگی بزرگ میں تبدیل ہو جاؤں گا جو کہ جو کہ اللہ تعالا کا کرم ہے یہ ہر ایک کو چکنا یہ ہر ایک کو کر یہ اس جو یہ فیز ہے اس اللہ تعالا اللہ تعالا نے یہ ضروری رکھا ہے کہ ہر ایک انسان کو اس فیز میں سے گزرنا پڑے گا اس دور سے گزرنا پڑے گا اور ایک قرآن میں ایک آیت مجھے آپ نے بڑی بڑا اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے قرآن میں ایک آیات ہے ہر ایک زندہ جان کو موت کا مزہ چکھنا ہوتا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے اس کا مت ہے کین بالکل میرے پیارے بائی جان کیونکہ جیسے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپ اپنے قرآن کی قدر کرنی چاہیے ہمیں اس کی ہر ایک بات کو اپنے ذہن میں براہ راست ڈالنی چاہیے اسے ہم اسے ہم زندہ جان بنیں گے اور اس سے ہمیں رشتوں کی بھرپور قدر آنا ہم اس سے بھرپور قدر سیکھیں گے رشتوں کی ہے کہ نہیں میرے پیارے بھائی جان
جی جی بالکل بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے دل کو تسلی مل گئی بہت اونچے سوچ کے انسان ہیں آپ ماشاء اللہ بہت اچھا لگا
بارے میں میرے میرے بارے میں میری تعریفی کری ہے مجھے بھی ایک انسان ایک ایک طریقے کی اپنی خوشامدی کرے بٹ مجھے کافی اچھی لگی اور جو بھی آپ نے اچھا میرے بارے میں بولا وہ آپ پر بھی لاگو ہے اب بھی بڑے اعلی پاائے اعلی درجے کے انسان مجھے بھی اچھا لگا آپ سے بات کر کے مجھے امید ہے پر امید ہوں میں آپ سے کبھی پر امید میں پر امید ہوں کہ آپ سے پھر سے بات ہوگی
انشاء اللہ چلو اللہ حافظ